و السلام علیکم
جی وعلیکم السلام اور کیسی ہیں باجی آپ
بس بڑھیا باجی میں درست اللہ کا شکر ہے آپ سناؤ کیسی ہو
بس باجی ایسی ہی تھوڑا صحت صحیح نہیں چل رہی ہے بہت ناساج ہو گئی ہے شریر بالکل بھی نہیں چل رہا ہے
جی جی میری بھی ابھی نا کچھ دن سے بہت طبیعت خراب تھی ڈاکٹر نے بولا ورزش وغیرہ کرنی کے لیے اور پھر مجھے تو روز بچے بھی ٹوکتے ہیں کہ امی تم باہر نکلا کرو صبح جایا کرو پارک وغیرہ میں نے کیا چلو جائیں گے لیکن پھر میری طبیعت خراب ہو گئی اب مجھے تو ڈاکٹر نے اسٹرکٹلی بولا ہے کہ آپ روز ورزش کیا کرو صبح اٹھا کرو تھوڑی سی واک کرو نہار م پانی وغیرہ پی لو مطلب ہم لوگ نا اپنی جس ہم کو اپنی صحت مند زندگی کو جینے کے لیے نا ان چیزوں کو تو بھول ہی گئے کہ ہم ایکسرسائز بھی کرنی ہے ہمیں ورزش بھی کرنی ہے تھوڑا سا باہر بھی نکلنا ہے واک بھی کرنا ہے ہم کو لگتا ہے کھانا کھایا اپنا فون لے کے بیٹھ گئے نہ تو پاچن کی کریا کچھ بھی ٹھیک ہو رہی ہے نہ تو ہمارا کچھ ہاجمہ ہوتا ہے اچھے سے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے بس اپنا ہلکا پلکا کام کیا سائڈ میں بیٹھ گئے تو نا باڈی مومنٹ نہیں کر پا رہی
جی جی باجی بالکل صحیح کہہ رہی کہہ رہی ہیں آپ دیکھیے ہمارا تو اسلام ہمارے امی ابو ہمارے والدن سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے ہمیں اسی کی تعلیم بچپن سے دی گئی ہے دیکھو نمی محمد نے بھی یہی کہا تکہ مضبوط مومنی اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ دونوں میں بھلائی ہے کیونکہ جتنا مضبوط ہو ہوگا مومن اتنی ہی ہماری قوم جو ہے مضبوط رہے گی اس لیے حدیت سے جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ جسمانی طاقت اور صحت ہی کی اہمیت اور ہم اسی پہ دھیان نہیں دیتے ہیں دیکھیے ہم بالکل بھی اپنا پورا جو ہم دن نکالتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت سے جو بھی ہمیں سمے ملتا ہے ہم اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے اب اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے ان کا بھی دھیان رکھنا ہے
بالکل بالکل درس فرمایا اور دیکھو آپ کو صحت مند اور چستی زندگی کے لیے آپ کے شریر میں پھرتی رہے آپ ہر ایک کام کو مکمل طریقے سے کرو اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ کو نا ورزش کرنی چاہیے آپ کو اور نا چاہیے طریقے سے اپنے سارے کام کرنا چاہیے ون بائی ون اس سے کیا ہوتا ہے نا ہمارے شریر میں پورتی بھی رہتی ہے اور ہم نا وقت کے پابند ہو جاتے ہیں
جی جی بھابھی باجی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیے اگر ہم روز کی کہیوگا یا ایکسرسائز کا وہ بنا لیتے ہیں اپنا اپنا دن کا پورا ایک ایک مکمل پورا چارٹ بنا لیتے ہیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے دیکھیے اگر ہم یوگا کے بارے میں جاتے ہیں آج کل تو دیکھیے یوگا کا کتنا چلن بڑھ چکا ہے وگا صرف اسٹریس چنگ یا بیلنس یا ہمارے سانس لینا یا ہماری تندرستی کے لیے نہیں نہیں ہے کیا جائے بلکہ اس سے ہمیں دوسرے ا جو ہے نا چیزیں بھی سیکھنے کو مل تی ہیں ہمیں ان چیزوں کا جو ہے نا اسے عقیدے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں نہ کر کے کچھ جیسے کہ نا علما اسے فزیکل ایکسرسائز کے طور پر ہمیں جائ سمجھنا چاہیے یوم یوگا جو ہے یہ ہمارے شریر کو بہت زیادہ ایکٹیو کر دیتی ہے
جی جی اور ماشاء اللہ دیکھو میں سب سے آپ کو سب سے بہترین ایک ایگزامپل دوں گی اگر آپ کو ورزش کرنی ہے یا آپ کو اپنے اندر ایک پنچوئلٹی کو پیدا کرنا ہے تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ ن پہلے تو نماز کے پابند ہو جائے جب آپ کی نماز کی نیت کر لوگے نا آپ کو پتا ہے کہ مجھے فضر میں اٹھنا ہے فضر کی نماز پڑھنی ہے مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے مغرب کی پھر عشا کی جب ہم پانچوں وقت کی نماز کا جیسے وقت مقرر ہے ہم اس کے لیے اٹھ رہے ہیں تو سب سے بہترین ورزش تو ہماری وہی ہے جب ہم نماز پڑھ سجدے کرتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں تو اس میں ہمارے ہاتھ پیر مومنٹ کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو سب سے بہترین ایکسرسائز ہے وہ
جی باجی امی کہتی تیں اگر آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو ان کے لیے بیٹھتے ہو نا اس سے ہی آپ کا شریر اتنا کھل جاتا ہے آپ کے شریر اور سب سے بڑی بات نماز کے لیے ہمیں سمے پہ اٹھنا پڑتا ہے ہم جتنے وقت پہ اٹھتے ہیں وقت پہ سوتے ہیں اس سے بھی ہمارے شریر پہ بہت فرق پڑتا ہے دیکھئے صحت مند زندگی کہ ہمیشہ حفاظت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا شریر بہت اچھا ہے ہماری صحت اچھی ہے تبھی تو ہم اللہ تعالی کی رضا کے ساتھ چل پائیں گے اور اپنے جو ہے پورے خاندان کے ساتھ رہ پائیں گے ان کی خوشیوں میں شریک ہو پائیں گے اگر ہماری صحت ہی ناساج ہوگی تو نہ ہم کہیں جا پائیں گے نہ آ پائیں گے نا اپنوں سے ہم رابطہ کر پائیں گے ہم ہمیشہ بس اللہ تعالی کے نام کی جگہ یہی کہتے رہیں گے کہ ہم بیمار ہیں ہم پریشان ہیں اللہ تعالی تب کہ ایک چے کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک مضبوط مومن بننا ہے
بالکل بالکل اور دیکھو آج کل نا صحت مند زندگی کے لیے آپ کو تندرست سریر کے لیے سب سے اہم ہے کہ آپ اگر اپنے ایکسرسائز کو ڈیلی لائف میں فالو کرو تو اپنا اس کے بعد کھان پان چینج کرو پتا چلا کہ ہم ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں لیکن ہم جنک فوڈس کھا رہے ہیں آئلی چیزیں کھا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ ایک طرف تو ہمیں ہم ایکسرسائز کرے ہیں محنت کر رہے ہیں پسینہ نکال رہے دوسری طرف ہم جنک فوڈ کھا رہے ہیں تو وہ تو ہمیں دقت دے گی پھر وہی ڈاکٹر کے پاس جانا باڈی دقت کرنے لگتی ہے لوگوں کو بی پی شوگر وغیرہ تھائریٹ ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ ہم عادتیں تو سدار رہے ہیں اپنا لائف اسٹائل چینج تو کر رہے ہیں لیکن اس میں نا تبدیلی پوری طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں
جی جی باجی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیے ہمیں نا ہر چیز میں دھیان رکھ نا پڑے گا آج کل کیا ہو چکا ہے ہ کہ ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم جتنے یہ بھی ہمارے سادھن چل پڑے ہیں رکشا ہے یا یہ دو ٹو ویلر ہے تھری وی ہم ان سے چل کے نہیں چلے جاتے ہیں ہم پیسے ضائع کر لگیں لیکن ہم جیسے تھوڑی سی دور بھی جانا ہو تو ہم پیدل نہیں جا یہ ہیں ہمیں سبزی خریدنے جانا ہے پھل خریدنے کے لیے جانا ہے ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم تھوڑا سا پیدل چلیں ہم ہمشہ سہارا لیتے ہیں کہ گھر میں کوئی بھی ہمارے گھر میں مرد موجود ہے ہم چاہے وہ شوہر ہو چاہے ہمارے بھائی ہو کوئی بھی ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں ذرا بازار تک لے چلیں بلکہ ہمیں چل کے جانا چاہیے جس سے ہمارے شریر کہ جو ہے ہمارے چلنے سے کتنا ہمارے شریر پہ پرباؤ پڑتا ہے ہمارا س جو صحت ہے وہ اچھی رہتی ہے چلنا دوڑنا تیراکی کرنا ہارس رائڈنگ یہ سب چیزیں
کو آلس کیوں بنایا ہے کیونکہ جیسے جیسے ہمیں ساری سہولت ملنے لگی نا ہمیں ہمارے گھر میں واشنگ مشین آ گئی فریج آ گیا اور مسالہ پیسنے کے لیے مکسی آ گئی ہے تو ان چیزوں نے ہمارا وقت لے لیا ہم کیا کرتے ہیں ہم بے فکر ہو چکے ہیں اب پہلے کیا ہوتا تھا ہمیں خود صفائی کرنی ہے ہاتھ سے پوچھا لگانا ہے گھر کو صاف ستھرا کرنا ہے سل بٹا پہ اپنے ما چٹ نی وغیرہ پیسنی ہے تو اس میں بھی ہماری نا ایکسرسائز ہوتی ہے موومنٹ ہوتے ہیں کپڑے دھو رے ہیں تو بھی ایکسرسائز ہوئی اب کیا ہوتا ہے کھڑے کھڑے کپڑے ڈال دیے کھڑے کھڑے فریج میں سے پانی پی لیا ہے نا مکسی لگایا مکسی میں کچھ بھی آپ نے ترنت کھڑے کھڑے پی گیا تو آپ کا کچھ بھی کام ہی نہیں ہو رہا آپ کی شریر تو کام ہی نہیں کر رہی نا
جی جی باجی دیکھیے ہماری اما جو ہے جب کپڑے دھویا کرتی تھیں تو انہیں ہینڈ پمپ سے پانی کھینچنا پڑتا تھا جس سے ان کا پورا شریر چلتا تھا اور وہ بتایا اسی سال کی عمر میں بھی خود چل کے اپنے سارے کام کر لیتی تھی اور ہماری اما کی اما بھی زندہ تھی اور آج کل دیکھو ہم جو ہے چالیس چالیس پچاس پچاس سال کی عمر میں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے جوڑوں میں درد ہے ہ ہمارے گھٹنوں میں درد ہے ہماری کمر میں درد ہے ہمارا شریر صحیح نہیں چل رہا ہے دیکھیے اسلام تو صحت مند زندگی کی ہمیشہ حفاظت کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہم حفاظت تبھی کر پائیں گے جب ہم اب اپنے شریر سے کام کریں گے ہم کام ہی نہیں کرتے ہیں
بالکل بالکل اور دیکھو اگر ہم ورزش کرتے ہیں ہم اچھی چیزیں کرتے ہیں ہم اچھا کھان پان رکھتے ہیں اپنا لائف اسٹائل چینج کرتے ہیں اپنے کھانے میں بدلاؤ کرتے ہیں اپنے وقت کی پابندی میں کچھ چیزیں تقسیم کرتے ہیں الگ الگ حصوں میں بانٹ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جیسا ہم کریں گے نا پھر ویسے ہی ہماری باڈی ریفلیکٹ کرتی ہے اب ہم الٹا سیدھا کھا رہے ہیں اور پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ہمارے شریر میں نا وہ فرتیلا پن نہیں رہتا
جی با جی دیکھیے پہلے جو ہے گھر میں کھانا بنا کرتا تھا سارے مسالے گھر میں پستے تھے ان کے پسنے سے کہتے ہیں گھر میں ہی اتنا کام ہو جاتا تھا کہ انہیں وقت ہی نہیں مل پاتا تھا پر اس سے ان کے شریر بہت صحیح چلتے تھے کھان پان کتنا اچھا تھا سب طریقے کی چٹنیاں مسالے گوشت کے مسالے سب امی گھر میں پیسا کرتی تھی جن سے ان کے ہاتھ جو ہے بڑھاپے تک بھی صحیح چلتے رہے لیکن ہم لوگ جو ہے کہ آنے والی ہے جو اس وقت اتنا سب کچھ سامان ہمیں اتنا مہیا کہیا جا رہا ہے کہ ہر طریقے کی ہمارے پاس وہ ہے ساری کی ساری ہمیں کیا کہتے ہیں وہ ملتی ہے کیا بولتے ہیں اس کو ہمیں ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ایک طریقے سے نقصان دایک بھی ہے اس سے ہمارے میں آلس پڑتا جا رہا ہے
بالکل بالکل اور دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے امی ابا ابھی تک ایسے ہیں کہ اگر آپ ان سے دس بھی کام کرا لیں گے نا وہ تھکیں گے نہیں نہ ان کی شریر یہ بولے گا کہ بس اب مجھ سے نہیں ہوگا لیکن ہم ایک نوجوان ہے کہ ایسی جنریشن میں ہے کہ ہم سے تھوڑا سا بھی ایک پانی کا گلاس بھی اٹھوا لو گے ہمیں لگے گا ہم نے کتنا کام کیا ہے
جی جی باجی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیے ہمارے میں تو آپ کو یہی سمجھاؤں گی کہ اگر ہمیں بھی اپنا شریر چلانا ہے تو ہمیں گھر کے کام کاج بھی وہ اپنے آپ کرنے چاہیے ہمیں کوئی یہ ان کے ہمیں میں بھی دسترخانا ہم لگاتے ہیں جو بھی ہمیں اس میں خود مدد کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہمیں نوکروں کے بھروسے رہنا چاہ ہم جتنا اپنا شریر چلائیں گے ہمارا شریر اتنا اچھا رہے گا اور ایکسرسائز کھانے کے بعد گھومنا واک کرنا یہ سب کچھ ہمیں اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنانا چ
بالکل چلو ماشاء اللہ مجھے آپ سے اس بارے میں گفتگو کر کے اچھا لگا پھر کریں گے آپ سے بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ